جی جی وعلیکم السلام فرمائیم شکر شکرہ
آج جار کیا ہے کہ آج کل میں ہر کوئی نا لائف میں سکسیزفل بننا چاہتا ہے لیکن ہر کسی کے سکسیز کا مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے کسی کے لیے پیسہ سکسیس ہے کسی کے لیے ریسپیکٹ اور کسی کے لیے سکون والی زندگی لیکن ایک بات کہوں کامن ہوتا
پون ہوتی ہے
سکسیزفل لوگ اپنی لائف کو سیریئسلی لیتے ہیں وہ اپنے گولز کلیئر کلیئر رکھتے ہیں اور ان پر نا محنت کرتے ہیں آج کل بہت لوگ شاٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں لیکن اصل سکسیس ہشہ محنت اور صبر سے ملتی ہے لوگ سکسیزفل لوگ اکثر ڈسپلن والے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بلکہ ہر دن کچھ پروجکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے امپٹ بات وہ ہار سے ہار سے نہیں ڈرتے ہیں اگر وہ فیل ہو جائے تو اس تو سیکھنے کا چانس سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیلئر بھی ایک سسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے جب لوگ ہار کے بعد رک جاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں لیکن جو لوگ واپس اٹھ کر نا ٹرائی کرتے ہیں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں اور ایک بات سکسیزفل لوگ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ مشکل وقت میں بھی امید نہیں چھوڑتے اور اپنے آ اور اپنے آس پاس بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو اسے موٹیویٹ کرتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سکسیز تو لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہتا ہیں ہر دن تھوڑی بہتر بیلنس کی کوشش ہی انہیں آگے لے جاتی ہیں اور یار کو کنسسٹنسی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے ایک دن محنت کرنا کافی نہیں ہوتا ہے روز تھوڑے تھوٹے ایفرٹس س بدل سے رو بدلتے بدلا ن بڑا رزلٹ دیتی ہے اور ایک سمپل سی بات ہے سکسیز تو لوگ نا اپنے ٹائم اور انرجی صحیح جگہ انویسٹ کرتے ہیں وہ فالتو چیزوں کو پر زیادہ فوکس نہیں کرتے ایپ
جان جی جی بالکات ہم لوگوں کی یہ نشانی تو وہ کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں تو کوئی پراپر ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ سے چلتے ہیں سکسیسفل لوگ نا صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ تو دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے کی سوچ سوچ سوچتے ہیں ہمیشہ وہ اپنی سکسیز کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کہ اصل سکسیز وہ ہوتی ہیں جہاں انسان خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے بھی نہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی جندنی کو انجوائے کرے صرف رزلٹ کے بیچ چ بھاگنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ جو پروسیس پروسیس ہیں اسے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہر دن کچھ نا کچھ نیا سیکھنے ملتا ہے پوری یہ لرننگ ہی انسان کو گرو کرتی ہے اور ایک سمپل بات سکسیسفل لوگ نا اپنی پریارٹییز گ کلیئر گ تیار وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور کس چیز پر فوکس کرنا ہے اس لیئے وہ جش ک بہہ لن کٹرانگ رکھتا ہے نا وہ الگ لتا ہے اور سب سے امپورٹینٹ بات یہ س ل کبھی نہیں رکتے ہیں
چاہے سلو ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ چلتے رہتے ہیں اور یہی کنسسٹینسی نا انہیں دوسروں لوگوں سے الگ بناتی ہے انسان کبھی نہیں رکنا چاہیے نا وہ کوششیں آپ ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے اور سکسیزفل لوگ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں وہ کب یہ نہیں سمجتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ آتا ہیں بلکہ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بکس ایکسپیرئنس اور دوسروں کی کی باتوں سے بھی وہ وہ نا لرننگکھ لیتے ہیں اور یہ ہیبٹ انہیں نا ٹائم کے ساتھ اور اسٹرانگ بناتی ہے اور یہیا سکسیزفل لوگ اپنے ٹائم کا نا بہت ویلیو کرتے ہیں وہ فالتو باتیں اور بے کار ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں ہر دن کا ایک پلان ہوتا ہے وہ نا اسے یوز فالو کرنے کی کوشش رہتے ہیں رہتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہیں کہ وہ اپنے ہیلتھ کا بھی نہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بنا صحت کے سکسیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ گریٹیٹیوڈ بھی بہت امپارٹنٹ ہے سکسیزفل لوگ نا اپنی اچیومنٹس پر پراؤڈ ہوتے ہیں لیکن ساتون کےہ ساتھ ہی ان چیزوں کے لیے شکر بھی کرتے ہیں جو ان کے پاس ہیں اس سے ان کا نا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رہتا ہے اور آخر میں بس اتنا ہی کام کرنا سکسیز کا کوئی میجک نہیں ہے یہ محنت سبر کنسٹنسی اور تو سوچ کا رزلٹ تو ہوتا ہے اگر انسان اپنے گولز پر فوکس رکھے گا نا اور ہمت نہ ہارے گا تو دھیرے دھیرے وہ اپنی منزل تک نا ضرور پہنچتا ہے یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہے ایک سلو پروگریس ایک کوئی غط بات نہیں ہوتی ہے آپ کو بس کام کرنا ہوتا ہے اپنی محنت پہ اپنی نہ کوشش کرنی چاہیے انسان تک جتنا ہونا اتنا وہ کرنا چاہیے سکسس لوگ نا ایکسکیوز نہیں بناتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کھود لیتے ہیں اگر کوئی کام نہ ہو تو وہ دوسرے کو بلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیا بیٹر کر سکتے ہیں وہ اور یہ ہیبٹ انہیں اسٹرانگ بناتی ہے اور یار پیشنس بھی بہت امپورٹنس ہے اگر کل کو
ج
اگر کل ہر کوئی ہر کوئی نا جلدی رزلٹ چاہتا ہے لیکن سکسیس کا کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے جو لوگ صبر صبر صبر رکھتے ہیں نا اور لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں وہی آخر میں جیتتے ہیں اور ایک اور ایک بات ہے کہ سکسیزفل لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں وہ صرف آسان کم نہیں رکھتے کرتے ہیں بلکہ نئے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں شروع میں مشکلیں لگتی ہیں لیکن اس سے کیا ہے کہ آپ کو گروتھ ہوتی ہے اور مشکل مشکل لگتا ہے کہ سیلف بلیف سب سے امپارٹنٹ چیز ہے اگر انسان کو نا خود پر یقین ہونا تو مشکل مشکل سے مشکل کام بھی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ خود ہی ڈپٹ ن اپنے آپ پہ شک تو آسان کام بھی مشکل لگتا ہے اسی لیے اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے اور بس یار چھوٹی چھوٹی چیزوں نا مل کر ایک بڑی کامیابی بن جاتی ہیں روز کا ایفورٹ پازیٹیو سوچ اور اسٹرانگ نا مضبوط ارادے ہیں نا یہ سب مل کرنا انسان کو کامیاب بناتے بس انسان تک کہ اپس چھوڑیں اپنی کوشیں نہ چھوڑیں وہ کوشیں اپ کرتا رہ سکسیزفل لوگ نا ہمیشہ اپنے آپ کو امپرو کرتے رہتے ہیں وہ کبھی رکتے نہیں ہیں چاہے وہ کتنا بھی ایچیو کر لے ان کا فوکس ہمیشہ گروتھ پر ہی ہوتا ہے اور یار وہ کیا ہے کہ اپنی غلطیوں سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ان ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہوتا ہے کہ غلطی غلطیا یا ہی انہیں بہتر بناتی ہے اور ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ اپنی گردو سے کو لکھتے ہیں اور ان پر ن کام کرتے ہیں صرف سوچ سوچنا کافی نہیں ہوتا ہے ایکشنز لینا بھی بہت ضروری ہوتا اور جب انسان اچھے ایکشنز لیتا ہے تو تبھی رزلٹ اچھے آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کے انوائرمنٹ میں بھی بہت میٹر کرتا ہے ہم سکسیزفل لوگ اپنے آس پاس کے لوگ رہتے ہیں نا جو انہیں انسپائر کرتے رہتے ہیں نہ کہ نیچے ن ڈسٹریکشنز لوگ ڈسٹریکٹو پیپل جو لوگ کو دھرر درر کی چیزوں میں لگاتے ہیں وہ ان سے دور ہی رہتے ہیں ہمیشہ وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کبھی گو اپ نہیں کرتے ہیں چاہے کتنی بھی مشکل آئے وہ رکتے نہیں ہیں دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن وہ اپنی منزل تک منزل کی طرف نہ چلتے رہتے ہیں
اتے
کامیابی کا کوئی ایکسٹر نہیں آئے بلکہ ایک پوری جرنی ہے اور جو اس جرنی میں کو سمجھ جاتا ہے نا وہ یہ اصل میں سکسیسفول ہوتا ہے ن با جان یہی ہے کہ ہمارے تک یہ ہے کہ کبھی کوشش نہیں ر نی چاہیے سکسیز پ لوگ اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا رکھنا بھی بھی جانتے ہیں وہ صرف کام کام ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی خوشیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہے کیونکہ اگر زندگی میں بیلنس نہ ہونا تو سکسیز کا مذہب بھی نا کم ہو جاتا ہے اور یار وہ دوسروں کی سکسیس سے جلتے نہیں ہے بلکہ ان سے سیکھتے ہیں وہ کمپیئر کرنے کے بجائے اپنی جرنی پر فوکس کرتے ہیں اور یہ سوچ انہیں نا اندر سے اسٹرانگ بناتی ہے
ہے اور ایک سمپل بات وہ چ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہر چھوٹی پروگریس انہیں موٹیویٹ کرتی ہےک کہ وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اسی طرح نا دھیرے دھیرے وہ اپنے بڑے گولز تک پہنچ جاتے ہیں
سکسیزفل بننا مشکل نہیں ہے لیکن ان کو کیا ہے کہ وہ لگاتار محنت صبر اور صحیح سوچ ضروری ہوتے ہیں اگر انسان دل سے کوشش کرے نہا تو کبھی ہمت نہ آرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے بس انسان کی ہے کہ وہ کبھی رکنا نہیں چاہے اپنی اپنی نا وہ نا کوشش کبھی نہیں رکنی چاہیے اس کوئی محنت کرنی ہے سکسیزفل کے لوگ کیا ہیں کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مشکل وقت میں بھی نا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ سب ختم ہو گئے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سچویشن سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے سنا بھچان ہاں اور یہ ہے کہ سوچ انہیں دوسروں سے الگ بناتی ہے اور یا سکسیس کے لئے صرف ٹیلنٹ کافی نہیں ہوتا ہے محنت اور ڈیڈیکیشن بھی بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے لوگ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں لیکن جو لوگ لگاتار محنت کرتے ہیں نا اکثر وہی آگے نکل جاتے ہیں اور ایک چیز مجھے بہت امپورٹنٹ لگی لگتے ہیں نا سکسیزفل لوگ آپ وقت کی قدر کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر وقت کے کہ وقت واپس نہیں آتا ہے اسی لیے وہ ہر دن نا ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے گولز کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بڑے کام بھی جب چھوٹے چھ چے کو نہ کوشش سے کیا جا سکیں تو آسان لگتے ہیں اور یار کبھی کبھی سکسیز جلدی نہیں ملتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوشش چھوڑ چھوڑ دیں ہر انسان کی جتنی الگ ہوتی ہے کسی کو جلدی ریزلٹ ملتا ہے اور کسی کو تھوڑی وقت لگتا ہے بس ضروری ہے کہ انسان اپنا فوکس فوکس کوئی اور اپنی محنت جاری رکھے کیونکہ آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہیں جو مشکل وقت میں بھی خود پر ن یقین کرتا ہے انسان کو اپنے آپ پہ جتنا یقین ہونا اتنا اچھا رہتا ہے اس کے لیے انسان کو ہمیشہ ن کوشش کرتے رہنا چاہیے سکسیزفل لوگ کیا ہیں کہ وہب ایک بات رہ گئی با جان مجھے ایک بات امپورٹنٹ جس کو ہم ہمیشہ بول ویسے تو انسان سناا بجان سکسیزفل ہو گئی یہ اتےنے اپنے سپنوں کو نا صرف سپنے نہیں رہکھتے بلکہ ہ پتھنا پورے لگن سے کام کام لگن سے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے پیچھے رہتا ہے جب تک ان کا وہ اچیو نہیں ہوتے ان کے گولس اچیو نہیں کرتے وہ رکتے نہیں ہیں چاہے وہ چھوٹی کیون نہ وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ان پک وہ کنٹنس کرتی ہیں سنابا جان بس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ پچ کے رکھنا رکھو سیکھتے رہو اور کچھ نہ کوشش کرتے رہو کیونکہ کامیابی انہیں لوگوں کو ملتی ہے نا جو مشکل راتے پر ہی بھی چلنے نہیں چھوڑتے ہیں
ت ہیں
تھنا بازار
جی جی بالکل
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہوگا اپنے گولس کو سیٹ کیجیے ان پہ محنت کیجیے کام کیجیے ایک دن یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی آپ کی کوششیں ایک بڑی کام میں بھی بن جائے گی اللہ آپ کو کامیاب کرے
کرے
آپ سے بات
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا چلیے چلی